ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور آپے امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہی ہے
ہاں سب کہ رہے تھ آ بتائیے آ کی کیسے ہے
جی اللہ کا شکر سب کہہریت ہے اور بتائائےیں کھانا ک لیا
ہاں خالیا آپ بتائیے
جی ابھی نہیں کھایا ہے ابھی کھائائےیں گے تھوڑی دیر میں
پھر
انشاء اللہ آج ہم بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ جی آپ کچھ فرمائیں
آن لائن شاپنگ اور آن لائن شاپنگ یہ ہے کہ جیسے مان لو آن لائن شاپنگ ہے
جی
اب آن لائن شاپنگ کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں آن لائن شاپنگ میں یہ ہے کہ مان لو آپ کو آپ کو کچھ خریدنا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو سب کو دکھا سکتے ہو کہ یہ کیسا ہے یہ کیسا نہیں ہے اور آپ بازار جاؤ گے تو صرف ایک یا دو لوگوں کو لے کے جاؤ گے ساتھ پرکھنے کے لیے آن لائن میں یہ ہے کہ ہم سب کو دکھا سکتے ہیں کہ کیسا ہے کیسا نہیں اور آف لائن ٹاپکس آف لائن میں یہ ہے کہ جیسے ہم جائیں گے بازار خریدنے کے لیے تو ہم اسے پرکھ بھی سکتے ہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور اس کے بعد وہ بھی دیکھ سک سکتے ہیں پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا ہے یا خراب ہے اور آن لائن میں ایسا نہیں ہوتا آن لائن میں ایسا نہیں ہوتا ہے آن لائن میں یہ ہے کہ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے اور آیا آ کچھ اور رہا ہے
جی ماشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ہو میری دیکھو آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ ہمیں کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہے دیکھو ہم انشاء اللہ ہم بات بات کرتے ہیں آف لائن آن لائن شاپنگ کے بارے میں دیکھو آن لائن شاپنگ ہمیں یہ فائدے ہیں کہ آن لائن شاپنگ ہم گھر بیٹھے اپنے گھر بیٹھ کر شاپنگ سے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں انشاء اللہ اس میں ہماری سمے کی بھی بچت ہوتی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ہمیں کافی سارے پروڈکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ہم اسے اپنی فیملی امی جان ابو جان بھائی جان سب کو دکھا کے ہم اسے آن لائن اسے دکھا کے لے سکتے ہیں ان شاء اللہ اگر ہم ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ ماشاء اللہ ایسے کئی کارڈس ہیں جن سے اگر ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ان شاء اللہ ہمیں کچھ چھوٹ بھی ملتی ہیں کچھ ہمارے پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اور جی اور اس کے نقصان اس قدر ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو کبھی اس کے سائز شاید میچ نہیں کھا پاتا ہے کبھی شاید چھوٹا بھی آ جاتا ہے کبھی بڑا بھی اور اس میں یہ نقصان بھی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کپڑا کلر انشاء اللہ وہ کلر میں بھی تھوڑا ڈفرینٹ آتا ہے ماشاء اللہ کبھی سائز میں فیٹنگ بیٹھتی ہے کبھی نہیں بیٹھتی ہے اور اس سے ہمیں کافی بھی نقص اور یہ ہمیں اس سے یہ بھی نقصان ہے جیسے ہمیں کوئی پروڈکٹ پسند نہیں آیا اگر ہم اسے ریٹرن کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ہمارے کچھ پیسے وہ رکھ لیتے ہیں کچھ واپس کر دیتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ دھوکا دھڑی کا زیادہ ہی سسٹم چل رہا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہیں کہیں اسٹا کے سو اتیاد بیٹس آتے ہیں کہ یہاں سے یہ کپڑا اتنا سستا ملا ان شاء اللہ لوگ بات سستی کے چکر میں اسے شاپنگ کرنے کی سوچ تھے تو ماشاء اللہ وہ لوگ جو لوگ پہلے پیمنٹ جس ایپ میں پہلی پیمنٹ مانگتے ہیں ماشاء اللہ بہت ایپ ہیک ہوتا ہے نہ تو کپڑے آتے ہیں نہ کوئی پارسل آتا ہے وہ ہمارے پیسو کو ہڑپ
ورنہ ٹائم سے بھی نہیں آتا ہے
اور دیکھو آف لائن شاپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جیسے دیکھو آف لائن آن لائن شاپنگ تو یہ ہے کہ ہمیں آج ہم آن لائن کپڑے آج ہم جو کوئی پروڈکٹ آن لائن کرتے ہیں تو ان شاء اللہ اسے آنے میں آٹھ دس دن بھی لگ جاتا ماشاء اللہ اگر اس کے بیچ میں ہمیں کہیں کہیں فنکشن نکاح اتیادی برتھ ڈے پارٹی جانا پڑے تو ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کا فٹ نہیں کر سکتے تو ماشاء اللہ ہمیں آف لائن شاپنگ بھی کرنی چاہیے دیکھو آف لائن شاپنگ کا یہ سسٹم رہتا ہے کہ ہمیں آف لائن شاپنگ کے لیے گھر سے جانا پڑتا ہے یاترا بھی کرنی پڑتی ہے فر کئی مارکیٹ میں آپ چلے جاؤ تو آے دن اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی رہتی ہے کہ ہم نے دکانوں پہ کم سے کم دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں کپڑے دیکھنے کو ملتے ہیں مگر اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ماشاء اللہ ہم کپڑے کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے اسپرش کر سکتے ہیں اور اسی پہن کر بھی دیکھ سکتے ہیں چل یہ ہمیں ساج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہم دکاندار سے سودا کرتے ہیں تو ماشاء اللہ کچھ پیسے کم بھی ہو جاتے ہیں مگر اس میں بھی یہ نقصان ہے کہ جیسے ہم پھر اس پروڈکٹ کو کپڑوں کو یا کوئی اور وستو اسے گھر لے کے آ جاتا پھر ہمار ا می جا ن وجان بھائی جان کو اگر وہ پسند نہیں آتا تو ماشاء اللہ اگر ہم اسے ریٹرن کرنے جاتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ سے یاترا کرنی پڑتی ہے اس میں ہماراری کافی
خرچ اور ہوتا ہے ہاں خرچ ہوتا ہے پ کپڑوں کے علاوہ خرچ بھی تو ہوتا ہے
جی دیکھو بازار ہم جائیں تو لینے کپڑے جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ پھر بازار میں کہیں کچھ چیز تو کہیں کچئی چیز من من ہر چیز کا کے لیے بٹکنے لگتا ہے تو اس لیے آف لائن شاپنگ میں ہمارے پیسے زیادہ ہی بیسٹ ہوتے ہیں آن لائن شاپنگ ہمیں پیسوں بھی بچت ہوتی ہے
ضرورت آن لائن میں ضرورت کے حساب سے منگاتے ہیں سب
اور دیکھو آن لائن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جتنی بجٹ ہے انشاء اللہ اسی کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے ہم کپڑے منگائیں گے اور جو ہم بجٹ جائیں گے تو ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں جو بازار جاتے ہیں وہاں سے اللہ اھر جائیں گے تو ناشتہ بھی بازار میں کریں کچھ فاسٹ فوڈ بھی کھائیں گے تو ان شاء ال تو اس سے بھی ہمیں کافی سارے پیسہ بھی ویسٹ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بیماریاں بھی آتی ہیں تو ماشا اللہ جی ہمیں آف لائن آف لائن نہیں بلکہ آن لائن شاپنگ بھی کرنی چاہیے بلکہ یہ نہیں ہے ہمیں ہمیں سمے کے حساب سے شاپنگ کرنی چاہے اگر ہمیں سمے آف لائن کا ہے تو آف لائن کریں ان شاء اللہ اگر آن لائن کا ہے تو تو آن لائن کریں جی آپ کچھ فرمائیں
ہاں آن لائن شاپنگ کا یہ بھی تو فائدہ ہے کہ مطلب ہم دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں تو وہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی جو ہم نے منگایا ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں اسے کہیں بھی
انشاہ اللہ یہ تو آپ بالکل صح بول رہے ہو ہم گھر بیٹھے ہی دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی چیز کو منگا سکتے اورنا ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے وہ پارشل ہمارے گھر ہی آتا ہے ہمیں بس دو قدم دو قدم چل کے گیٹ سے ہی پار لے لیتے ہیں ماشاء اللہ مگر اس میں آپ نے اس میں فراڈ بھی بہت برا ہے تو
ہاں پیسے پہلے ڈلوا لیتے ہیں پھر پروڈکٹ بھیجتے نہیں ہیں
جی جی اور آپ بتا اور بتائیں آپ سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے
سوسل میڈیا کے بارے میں
جی ج فرمائیں کر
ہاں سوشل میڈیا بھی اس ٹائم بہت کچھ وہ ہو گیا ہے جیسے مان لیجے آب یہ سوشل میڈیا پہ جیسے کوئی ریل وغیرہ بنا کے ڈالتا ہے تو اس سے مطلب کہ جو فیمس ہو جاتا ہے تو ان کی ان سے کمائی بھی ہو رہی ہے اور جیسے کوئی ہمیں کچھ مطلب پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور ان کو ہمیں دنیا بھر میں بیج ل ہے تو اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اسے مطلب کہ پورے دیش بھر میں یا پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اس پروڈکٹ کو یہ بھی فائدے ہوتے ہیں
یہ وہ پہنچا میرا منا تو یہ ج ہم آ سوشل میڈیا ہمارے جیون میں ایک ایسا سساادھن بن گیا ہے جس کے بنا تو بچے گا کی پ ہاں جی تو اس کے بنا ہمارے جیون میں کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے یہ ہمارے جیون میں اتنا مہتو پور ہو گیا ہے کہ کچھوچھو گ کہ مت اگر سوشل میڈیا کے دیکھو سوشل میڈیا سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہے فائدے اس فائدے اس کا در ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے مادھیم سے کسی دور کے رشتے دار یا نعاتے دار سے ویڈیو کال بات کر کر کے اس سے اپنے پاس محسوس بھی کر سکتے ہو سوشل میڈیا سے ہم سوشل میڈیا سے کچھ لوگ تو پیسے بھی کما رہے ہیں کچھ لوگ سل میڈیا کے ماددھیم سے اپنے ووپار کو بزنس کو گھر سے ہی چلا رہے ہیں تو ان شاء اللہ انفیکٹ اور نقصان بھی جتنے فائدے ہیں سے زیادہ اس کے نقصان بھی جی کچھ نقصان آپ بتائیں یا میں ہی بتاؤں
بتا سکتی ہوں جیسے کہ دیکھو اب ہمیں جیسے اپنے پرائیویٹ فوٹو یا مطلب کہ ویڈیو کال پہ جیسے مطلب کوئی حرکت کرتے ہیں تو کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں جو ویڈیو وغیرہ بنا لیتے ہیں یا پرائیویٹ فوٹو کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں جس سے
جی یہ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ہو دیکھو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ آگئے ہیں جو اپنا سے و سما سما اپنا سے ویڈیوز ریلس اتیادی میں جایا کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ہمیں سوشل میڈیا اپنے اپیوگ کے لیے فائدہ کر اپیوگ کے لیے یوز کرنی چاہیے بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ہر سب اسی پہ ایکٹو رہے یہ اچھا نہیں کہتا ہے
جی ضرورت کے حساب سے استعمال کرے نا سوشل میڈیا کو فالتو کے تھوڑی نا
آج کے سمے نہ آپ نے دیکھا ہوا سوشل میڈیا پہ فراڈ اس کار ہو رہا ہے کچھ پوھ آئے دن کئی کالس ویڈیو کالس آ ہی رہتے ہیں جو ہم لوگ ووں کے پیسوں سے ہمیں بلیک میل کر کے پھر وہ سے کیسے ن اور کیسے ننے کو ہمیں ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں ان شاء اللہ انشاء اللہ ہمیشہ لوگوں سے ساوھان رہنا چاہیے اور سترک رہنا چاہیے اور اپنی فیملی امی جان ابو جان سب کو سمجھانا ان سب کو سمجھانا چاہیے کہ ایسی کالس ویڈیوز سے دور ہی رہے تو اچھا ہے اور نہ میں سوشل میڈیا پر اپنی پرسنل انفارمیشن جانکاری بینک ڈیٹیل سے کیاب کسی کو نہیں دینی چاہیے نہیں تو ہمارے ساتھ تا ہے ان شاء اللہ آپ سے بات مجھے بہت ان شاء اللہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہ تو آگئی ہو بات اللہ نے چاہ تو آگئی ہوئی بات ہوتی رہی خدا
خدافش